ہاں جی بڑھیا اکانمیس ہو گئی ایک
ہاں ابھی تو ہمارے پاس پہلے ہی آئی ہے بھائی جان
نہیں ایک کال کر رہا تھا نا میں بھی اور مسنگ ہو گئی
یہ ایپ میں بھی چل رہا ہے بھائی جان کچھ مسئلہ ابھی ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی ہے بھائی جان سے تو اس میں ہم نے ان کو بتا کہ بھائی ایسے ایسے مسئلہ آ رہا ہے اور یہ بار بار ہر کو ایپ پہ دکھا رہا ہے کہ کیا نام ہے یہ لینگویج
ایک دو ایک دو کال تو مس ہو جاتی ہے بھائی
ہاں جی وہ بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے بھائی جان یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے اگر ہلکا بھی الفاظ میں مان لیجے آپ نے کچھ بھی بولا اور اس میں میکسیمم آپ نے ہندی کوئی ادر وارڈ یوز کرتا دیے تو یہ کیا کر رہے ہیں اس کو آپ میسج میں لکھ دے رہے ہیں کہ آپ کی لینگویج الگ تھی ٹھیک ہے اور اس کی پیمنٹ ایک دم زیرو کر دے رہے ہے میری لاسٹ کال ایک ہی بچی ہوئی تھی اس کو بھی ایسے ہی کر دیا ہے انہوں نے
آپ کی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی
ہاں میری تو کمپلیٹ ہوگی میں نے گروپ میں سب سے پہلے آج ہی ڈالا تھا
اچھا جی میرے اس کے بعد میں نا میرے بھائی اس اس کے بعد میری پانچ اور رہ جائیں گی تب پچیسو پہ شام تک کر لیں گے ایک ایک کر کے ایسی جب
ایسا آپ بولیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹے نکالے آپ اور ایک بار میں ایک پرسن کو پانچ کال آپ ایسے کر پانچ مرتبہ کر ہی سکتے ہیں تو آپ لگاتار کر کے ہٹ بتا دیجے وہ
چلو میں چلو میں آج لگاتار کر کے ہٹا د پچیس پہ ہے یا تیس تو ہوتی ہیں پوری
ہاں جی تیس پہ پوری ہو جائے
پھر تمیں دو بھاگ لینے پڑیں گے
کوئی بات نہیں بھائی جن کوئی بات نہیں پھر ایک اور کوئی پرسن کو لے لیجیے گا اور جس میں آپ کوشش کریے گا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں جی کیونکہ بھائی جان ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہم کوئی اپنی بھی لینگویج بولےتےے جیے لو کل میں ہم سلم پور میں جیسے بات کرتے ہیں ابھی باتوں باتوں میں ہم نے کچھ بول دیا اس میں پھر لکھا ہوا آ گیا کہ لینگویج اندر ڈٹیکٹیڈ مطلب الگ ہی لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں تو پوری طرح ہے طرح سمجھ مصروف ہو کے اردو میں ہی بات کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے اپنے ذکر میں اپنے اپنے اپ اپنے اور مطلب سمجھ لج پیشانے میں جتنے بھی اردو ورڈ ہیں وہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ مرتبہ آپ یوز کریں اور کال کو
زیادہ سے زیادہ اردو میں اب یہ سمجھ لو ہم ہم ہم یہ بولتے بھی ہیں نا تھوڑا سا کچھ ورڈ تو ہمارے اردو میں ہی زیادہ ہوتے ہیں
جی
ہ ن کچھ چ ہوتی ہوئی ہماری روکل والی وہ لوکل وانی پکڑ لیتا
ہاں کیونکہ ابھی کیا ہوا میں نے جو لاسٹ کال کی میرے دو کے ٹارگیٹ رہ گئے تھے میں نے دونوں پہ ایک پہ تو ابھی آص بھائی کو مطلب بتاا بقاعد ب
اچھا دیک
اس والے کو تو چلو ٹھیک ہو گیا نیکسٹ والے پہ ایسے ہم بات کرتے کرتے مذاق کرنے لگ گئے ہنسی مذاق ایسی اپنے ادھر کی میں نے لینگویج بول دی ٹھیک ہے سیلم پور کی پھر وہ کیا ہوا اس نے میس نے دکھا دیا کہ آپ کی الگ لینگویج ہے اور اس کا پیسہ جیرو کر دیا
ا میرے بھی سات بھی درک
رات کو ایسا تھا کہ ہم کسی بھائی جان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کیا کیا وہ اپنا سارا پروجیکٹ پہ ہی کام رہے تھے مطلب پڑھائی لکھائی کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا ہندی کا ہی پورے ورڈ اٹھا کے ایک دم زیادہ تر ہندی کے ورڈ ہی بولے پھر ہم اس کا مطلب ان کو اردو میں بتانے لگ گئے تو ہم نے کہا جناب ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ پراپر ایک دم ہندی کے وہ ساید ہندی ساہتیہ سے
یہ جناب ہم تو کہتے نہیں ہے جناب ہم تو ایسی بولتے ہیں ج بول وہ ہو جاتا آ
بتایا پھر بع میں پتا چلا بھائی جان کی مطلب یہ دقت ہو گئی کہ ان کے ہمارے بھی نہیں آئے جبک ساری غلط انہیں کی تھی تو آج ہم نے سب سے پہلے اٹھ کے بھائی جان کو بڑے بھائی جان کو یہی بتا بتایا کہ بھیا یہ ایسے لوگوں اس کو تھوڑا سا بولو کہ کال کی کوالٹی کا دھیان رکھیں کال پہ زیادہ توجہ دیں اردو کو زیادہ کام کریں اردو میں ٹھیک ہے سارا کام اردو سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ساری چیزیں بتائی ہم نے ان
کو ل ہی
ٹھیک ہے تو اور دوسری چیز ایسی تھا پھر ان کے ایک دوست تھے بھائی جان کے ایک دوست تھے ان کو ہم نے کال کیا تھا ایس پیچھے سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں مطلب کال پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا بلوٹوت پہ ہے کوئی نہیں ریکارڈ تو ہو ہی رہی ہے ہمب مانیں گے نہیں وجن وہ ساری کولے بھی ہو گئی ہیں ٹوٹل میرری تیس میں سے بیس کو کوولیں ایسی ہی بکار ہو گئی ہیں دس تو ایسی چ ہو گئی جس میں ہم کال لاتے ہیں ترنت ہی کٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور باقی باقی گیارہ اکوولے ایسی تھی جن کے اندر کسی میں میسج آ گیا کسی میں کچھ ہو گیا کہ آپ کی لینگویج الگ ہے لینگویج الگ ہے لینگویج الگ ہے
جان یہی یہی ہو رہا ہے یہی
انہوں نے مجھے بتا بھی دیا بھائی جان نے بڑے بھائی جان نے چیک کر کے کہ بھائی جان سب سے بڑی بےیکار چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک تو دس فلٹ پورا خالی ہو گیا ایسے ہی زیرو کے چکر میں
ارے جییرو چکر ہے میرا خود
ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں پیسے آنے کے جی جی ایسے سیم میرے ساتھ ہوا ہے ایون ہمارے نہیں سب کے ساتھ ہی ہوا ہے یہاں پر میں نے اور کئی لوگوں سے بات کیا جی جی
اسٹارٹنگ میں تو ہوتا
اور تھوڑا ایپ میں بھی ان کی کچھ پرابلم ہے یہ اگر آپ ایپ آن کر کے رکھیں گے ایک بار بتائیں بھائی جان نو بجے سے ہماری کال ڈائریکٹ چل رہی ہے ایپ پہ ہی ہیں ہم ایپ ہم نے بند کی ہی نہیں ہے اور ہر کال کے بعد ہم اس کو ریپریس بھی کر دیتے ہیں ہر کال کے بعد جیسے آپ بھی اگر کال آ رہی ہے تو ہم اس کو ریفریش کر دیتے ہیں کہ ہو سک ہاں کہ اگر مان لیجیے اس کے بعد اگر کال آئے تو آرام سے کم سے کم کم ہاں ہماری بات ہو جائے
جی
ٹھیک ہے بھائی جان تو یہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نیٹورک کا بھی اس لیے ہے آپ آپ واٹسپ پہ کر کے دیکھیے جب ہم واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہیں واٹسپ بھی ایک طرح سے اسی طرح کا ہے نا بھائی نیٹ سے نیٹ کی بات ہوتی ہے
اور یہ یہ نیٹگ نیٹ کی کالیں نیٹ کی کال زیادہ تر تھوڑی دقت دی دی ہے کیہ بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں نیٹ پروابلم ہو جاتی ابھی ہم نیٹ سے بات کریں گے آپ کو پتا ہے ترنت کہیں نہ کہیں ک کٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی
تو بھائی جان تبھی تو گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ زیادہ تر اپنے یہاں یہ آف لائن کال بھی رکھتی ہے جو ہم لوگ کال کرتے ہیں ٹاور کسی لیے تو ہے نہیں تو ایک بات بتائیے یہ بات کرنے کے پیسے کیوں لیتے ہیں سب کرتے کوئی نہ کوئی اپپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے اور اس کے تھرو ایس مطلب ایسی فری میں باتیں ہو جاتییں اور آج کل سب سے بیکار چیز تو یہ بھی ہے بھائی جان کی جو کال ہوتی ہیں ابھی جیسے آپ مان لیجیے کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کی بھائی جب تک آپ اس میں رجسٹریشن نہیں کریں گے جب تک آپ اس میں موبائل نمبر درج نہیں کریں گے ڈالیں گے تب تک وہ چلنے کا ہی نہیں ہے بھائی ج چلنا ہی ہے چلے گا ہی نہیں ہاں جی اور جیسی وہ نہیں چلے گا پھر آپ کا کام ہی نہیں ہو پائے گا
جی جناب
یہ سب مسئلے ہیں جو تھوڑا سا ان کو دیکھنا ہے اور میرے خیال سے دھیان دینا چاہیے اب ان کو تو ان بھائی جان کو تو کل رات کو ہم بولتے بھی رہ گئے کہ بھائی جان جو آپ کر ر یہ نہیں چلتا ہے یہ بالکل کل آپ غلط کر رہے ہیں آپ پورا یوز کر رہے ہیں دوسرا پ ایک دو ورڈ ہو چلیے آپ اس کو بھی میں مانتا ہوں آپ پورا پروجیکٹ ہی اس پہ مطلب سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھ پڑھ کے بولتا رہا ہوں دوسرا پرسن بھی بولتا رہے تو یہ تو لینگویج ہی الگ ہوگا گئی وہ مان نہیں بھائی پانچ کو کال ہماری اے سی پوری خراب کر ڈالی اور جناب سب میں یہی ہے رہایا ہے کہ آپ کی لینگویج الگ تھی
ا جناب یہی تو ہو رہا ہے اب اب یہ کہ
ہمارے پاس بھی آیا ان کے پاس بھی آیا سب میں یہی پرابلم آئی ہے تو میں لوڈ کریں گے آپ میں اگر آپ ہندی تھوڑا سا پڑھ پاتے نا یا اردو پڑھاتے تو میں آپ کو یہ سین دیتا تو ہندی ہندی میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اردو میں
جناب تم ایک بار کر د نا تو میں پڑ کے دیکھ لوں گا کوئی د
ہاں آپ دیکھ لینا اگر ہندی اگر مان لیجیے آپ کو اردو میں چاہیے مطلب ہے سارے الفاظ اس میں اردو کے ہی لیکن اس کو ہندی میں لکھ کے دیا ہم نے ہاں جی ہاں جی کیونکہ مجھے تو سب آتی ہے اردو بھی آتی ہے ہاں میں دونوں میں بھیج دوں گا آپ کو ہاں جی آتی ہے بالکل پڑھائی کی ہم نے ہم جیسے جو ہمارا گاؤں ہے پورا وہاں پہ پر ہم نے پورا پیچے پڑھائی کر رکھی ہے اس کی ہمیں یہ اردو بھی آتی ہمیں ہمیں اردو بھی آتی ہے پنجابی بھی آتی ہے بھائی جان
ہم تو وہی رہ گیا تھوڑا سا بس پڑائیے پیچھے ہماری غلط اپنی مارا پگی نہیں ماں با تواہتے پڑھے ہمارے بچے اچھا
وہ تو میں میں بھی تو کیا زیادہ اسی لیے نہیں پڑھا بھائی جان کیونکہ پھر جب جب تک ہم وہاں تھے جماعت میں تب تک تو پڑھائی کرتے رہے باہر آتے ہی تھوڑا سا یہ ہوا کہ کہ یہاں دوست ار تھوڑے کچھ زیادہ ہی اچھے مل گئے پھر آپ کو پتا ہی ہے تو میں بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں یہ ہے کہ
ارے میں تو بالکل جی میں تو بالکل جی رہو ہوں
نہ بھائی جان اتنا تو ہمیں آتا ہے ہمیں سکھا دیا ہے
بھائی یہ کہ اپنا بھائی یہ کہ اپنا ہم اتنا ہے کہ ہمیں آتی ہے بائی اتنا ہم اب دیک دیکھ کے ایکٹو تو ہو گئے ہم
بہت زیادہ اگر ہم مشکل جیسے جیسے جیسے بہت جد کر م اس مشکل الفاظ ہیں تو اس میں تو ہم ناٹک جائیں گے لیکن نارمل ہے تو وہ تو ہم پڑوڑ کے ایک دم باعدہ بتا دیتے ہیں چاہے وہ ہندی میں ہو م ہو پنجابی میں ہو یا گجرات میں بھی ہو کچھ دن ہم گجرات بھی رہے تو گجرات بھی آتی ہے ہاں جی چلے بھائی جان پھر آپ ہمیں ٹائم تو ہمیں ٹائم بتا بتائ پھر کب ہم مطلب آپ
میں میں نا آپ کو کال کروں گا جب جب اس اس کے بع میں کال کروں گا آپ پہ
جی واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے گا کتنے بجے میں فری ہو جاں گا پھر میں آپ سے بات کر لوں گا ٹھیک ہے بھائی جان جی جی جی بھائی جان چلو اوکے شکریہ اوکے بھائی جان میں رکاؤں جی بالکل رکاؤں